اسلام علیکم
سیاپ
بس بڑھیا الحمد للہ اللہ کا شکر ہے آپ سنائیے آپ کیسے ہو
اور آپ کے ادھر شاپنگ وغیرہ پہ چلنا ہے کبھی
ہاں بس بڑھیا اللہ کا شکر کرا ہے ابھی تو تھوڑا سا بھائی کہ شادی ہے میرے تو تھوڑا سا وہی مارکیٹ میں آنا جانا لگا ہوا ہے بہت زیادہ
ہاں جی ہمارے یہاں بھی ابھی شادی ہے ریسینٹلی میرے ماموں کی تو ہمیں بھی شاپنگ وغیرہ کرنی ہے ابھی سمجھ نہیں ا رہا کہ آن لائن لے یا پھر آف لائن جائیں
جی ماشاء اللہ جب گھر میں شادی ہوتی ہے نا الگ ہی رونق ہوتی ہے پھر اس رونق میں نا ہم بھول جاتے ہیں ہمیں شاپنگ کس حساب سے کرنی ہے
بالکل بالکل صحیح کہا آپ
جی جی ماشاء اللہ میں نے تو پتا ہے یہ ہاں میں نے تو یہ کیا ہوا ہے میں نے ایک لسٹ بنا لی ہے اپنی تو میرے کو جو جو خریدنا ہے وہ سب میں نا آن لائن پہلے پسند کر لیتی ہوں ڈزائن وغیرہ دیکھ لیتی ہوں کھانیا تھوڑا سا ٹائم بھی بچ جا ہے پھر اس کے بعد میں وہی چیز مارکیٹ میں لینے جاتی ہوں تاکہ مجھے پریشان نہ ہونا پڑے اب دیکھو نا ویسے ہم ڈائریکٹ دکان پہ جا تے ہیں پھر چیزیں یاد کریں گے اور پھر اسے خریدیں گے اس میں وقت ضائع ہوتا ہے ہاں سمج بھی نہیں جی ہاں جی
بالکل بالکل بالکل میں نے تو ابھی آن لائن میں لیتی زیادہ آن لائن ہی ہوں لیکن آن لائن میں سکم بھی بہت ہوتا ہے کئی بار
ہاں ہاں جی جی اس سے تو ہمیں بچنا چاہیے
بالکل میں نے پہلی دفعہ جب منگایا تھا آن لائن تو مجھے پتا نہیں تھا کہ کیسے منگاتے ہیں کیا دھیان دینا ہوتا ہے میں نے اسٹارٹنگ میں جسٹ منگا لیا اور پھر میرے ساتھ سکیم ہو گیا میرا ایک ہزار ایک ہزار روپے کے میرے کو صرف تین کپڑے ملے وہ بھی ایسے جس میں مطلب
جی جی جی حقیقت ہے ہاں ہاں وہی ہے نا دیکھو وہ جو جو آن لائن ہمیں دکھاتے ہیں نا دکھانے کا نظریہ ان کا کچھ اور ہوتا ہے لائٹنگ اچھی ہوتی ہے کیمرا اچھا ہوتا ہے سب کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو اچھی طریقے سے دکھ کھاتے ہیں تو ہم نا اس کی اور اٹریکٹ ہو جاتے ہیں ہمیں وہ بےحد خوبصورت لگنے لگ جی جی
دکھایا کچھ اور اور دیا کچھ اور دونوں ہی چیزیں بہت الگ الگ دونوں میں اتنا ڈفرنس مطلب ایک زمین اور ایک آسمان اتنا ڈفرنس دونوں میں مطلب وہ تو دکھا اس میں فراک سوٹ رہا لیکن جو مجھے دیا وہ صرف کرتا کرتا بھی کیسا میرے سائز کا تھا نہیں اور پورا ایک دم فھٹا ہوا اس میں بھی فٹ
ہاں بتاؤ کتنا دل دکھتا ہے ہم اپنی محنت کے پیسے دیتے ہیں اور اس میں مطلب ایسے ہمارے ساتھ دھوکا ہو جائے تو دیکھو بھروسہ اٹ جاتا ہے ہمارا
ویب سائٹ سے تو منگانا ہی نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا صبر آگیا۔ تھوڑا سا نالج بھی آ گئی ویب سائٹ۔۔۔ سے کب نہیں بائے کرنا چاہیے۔ ہمیشہ۔۔۔
ہاں۔ جی بےشک اور دیکھو نا کچھ بھی چیز ہمارے ساتھ غلط۔۔ ہوتی ہے تو اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے۔۔۔
بالکل۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ ۔بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ میرے ساتھ تو بہت بار ہی ایسا۔۔۔ ہوا ہے ایک بار اور ہوا تھا۔۔۔ تب میں نے کچھ آڈر کیا تھا۔۔ فوٹو دکھاتے ہیں نا۔۔ ویڈیوز وغیرہ مطلب میں نے ایک فوٹو دی تھی بننے کے لیے اپنی۔ دکھایا کچھ اور دیا ۔۔۔ کچھ اور اور آنے کے بعد نہ تو ان لوگوں نے فون اٹھایا ۔۔۔ نہ ان لوگ کی میل آئی ڈی ا۔۔۔ مطلب نہ اس پہ مل جاتی۔۔۔ ہے۔ نہ کال اٹھاتے ہیں وہ لوگ۔ دونوں بار میرے ساتھ اسکم ہوا۔ تب سے میں نے بہت سبق آ گیا مجھے۔۔۔ کہ نہیں ویب سائٹ سے۔۔
ہاں ۔جی حقیقت ہے اور آج کے موجودہ دور میں تو۔۔۔۔ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر رہی ہے ہماری زندگی میں اس کا کافی اثر پڑتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ چلو آن لائن شاپنگ۔۔۔ شاپنگ کر لیتے ہیں گھر بیٹھے ساری چیزیں ہمیں مل۔۔ جائیں گی۔ آسانی سے کتابیں ہو گئی۔ الیکٹرانک۔۔۔۔ کا کوئی بھی چیز ہوگیا ۔لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
نقصان بھی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ ۔اب جو لیکن یہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔۔۔ جیسے ہم کہیں باہر جانے کا من نہیں ہے۔ تم آن لائن سے کچھ بھی منگوا سکتے ہو اور اتنے۔۔۔ اچھے اچھے ڈیکور آئٹم آتے ہیں جب اپپلیکین چیک۔۔۔ کرو۔۔۔ تو گھر کے، کچن کے۔۔۔ لیے، رسوئی گھر کے لیے یا واش روم۔۔۔
جی اور پس پسند آ جاتے ہیں دیکھتے ہی پر بعد میں احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہاں بعد میں احساس ہوتا نہیں ہم نہیں لیں گے کیونکہ جو چیز دکھائی جا رہی ہے واستوی میں وہ ہے نہیں
وہ ہے نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ لیکن کئی بار اچ اچھا بھی سامان آ جاتا ہے اور کئی بار تو نقصان بھی ہو جاتا ہے
ہاں یہ تو ہے ہی دیکھو آن لائن شاپنگ کرنے سے سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہو جاتا ہے ہمارا وقت بچ جاتا ہے محنت کم لگتی ہے ٹھیک ہے انسان کو مختلف دکانوں میں جانے سے بچنا پڑتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ چیز گھر بیٹھے مل رہی ہے چلو کوئی نہیں دو پیسے زیادہ ہی تو جارہے لے لو
ہاں صحیح بات ہے ہم بھی یہ اب جب سوچے کہ ماموں کی شادی ہے کپڑے بائی کرنے ہیں تو اس سے اچھا آن لائن لائن آف لائن لے بہت چکر میں ہم خود بہت چکر میں پڑھ گئے کیسے شاپنگ کریں
ہاں ہاں ہاں جت میں جی جی اور دیکھو جیسے جیسے وقت نکلتا جاتا ہے وقت کم ہوتا نا ویسے ویے بےچینیاںڑھ جاتی
ہاں کیسی تیاری ہوں گی بالکل صحیح کہا آپ نے اور ہم لڑکیوں کو زیادہ ہو
بہت بہت ہماری تو پوچھو ہی مت ان کا تو دیکھو جو بھی ہے سارا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اللہ ہم تو دو مہینے پہلے تو ہو جیں گے
شکریہ شکریہ بالکل بالکل اگر ہم ڈریس لی ہیں اس کے ساتھ کے میں چوڑیاں چاہیے اس کے ساتھ کیا ہمیں جویلری چاہیے میں کے سلیپر چاہیں گے لڑکوں کا اتنا نہیں ہوتا ان لوگوں کا تو ہوتا ہے پینٹ شرٹ پہنا ٹھیک ہے شوز ایک پہنیں گے سب کے نیے وہی چل جاتے ہیں ہم لوگ کے بال وال سیٹ کی ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں کو بالوں میں لگانے کے لیے ہیئر ایسری بھی چاہیے ہوتی
بہت زیادہ اور ہم لڑکیوں کے دیکھو نا نخرے تو بہت ہوتے ہیں ہمیں ہر چیز پرفیکٹ چاہیے
بالکل بالکل بالکل صحی کہہ رہے آپ مزا ہی نہیں آتا بنا شادی
ہاں جی یہ تو ہے اور دوسری جانب دیک آف لائن شاپنگ ہم کرتے ہیں تو الگ ہی لطف ہوتا ہے اور ہمیں ہر چیز کی نا قیمت پتہ چلتی ہے بازار میں جاتے ہیں نئی نئی چیز چیزیں دیکنے کو ملتی ہیں معیار ہو تا ہے کوالٹی پتہ چلتی ہے چیزوں کو لگا کے دیکھ سکتے ہیں آن لائن میں دیکھو کیا کر سکتے ہو آپ بس اسے زوم کر کر کے دیکھ
ہاں ہاں یا اس کے ریویو چیک کر لو
زیادہ ریویو چیک کر لو اگر ریویوز آتا ہے تو ہمیں بھروسہ ہو جاتا ہے
بہت رپی چیک کر کے لیتی ہوں جیے اسکیم وغیرا بالکل ری چیک کر کر کے اب پت اگر بازار جاتے تے ہیں نا کچ لینے تو میرے کو تو یہ ہوتا ہے کہ بھیا کو بولتے ہیںا کپڑے دکھاؤ اور وہ دکھاے ہیں مجھے دس کپڑے انہوں نے دکھا دی ہیں اب میرے من میں آ گیا میں نے کپڑے کو کھلوا لی ہے ان سے کچھھ دینا پڑے گا یہاں سے نومی ہمت نہیں سی یہ بولتے کہ بائی کو پسند نہیں آیا
یہ حقیقت ہے پتا میرے ساتھ بھی ہوتا ہے اور دیکھو نا اپنی اپنے اوپر رکھ کے دیکھو ہم بھی اگر کسی کے شوپ رہے کوئی ہمیں چھپا ہے لینے تو وہ امید سے بیٹھا اور ہم بھی امید سے ہی گئے تو منع کرنے کی نا ہمت نہیں ہوتی ہم سوچتے ہیں چلو کوئی نہیں لے لیتے پہن ہی لیں گے
ہاں صحی بات ہے مجھے لگا بس میں ہی ایسا سیو چ منا نہیں کر پ
کو جلدی سے کچھ پسند نہیں آتا جی لیکن یہ کہ اگر کسی شاپ پہ چلے گا پھر وہاں سے ایسے ہی اتریں گے بہت سارے کھلوا کے تو ایسے نا تھواا اچھا سا نہیں لگتا
بھیا کے لیے برا فیل ہوتا
جی ہاں ہاں کہ دیکھو اس نے محنت کی ہے اس نے اگلے نے ہمیں اتنی دیر تک د کایا اپنا وقت لگایا
بالکل صحیح بات ہے میری امی تو مجھے لے کے ہی نہیں جاتی اس لیے کہ تم منع نہیں کر پاتی تو آن لائن لے
ہاں حقیقت میں میرے گھر والے بھی میری ممی جاتی ہیں بہنے جاتی ہیں بھائی بھائی تو وہ کہتے ہیں کہ تم جانا مت کیونکہ تم تو وقت ضائع کرتی ہو اور سامنے والے کو پریشان کر دیتی ہو
وہ مجھے لے کے نہیں جاتے گے تو فون لے اپنا اور کونے میں بیٹھ جا
میں نے کیا دیکھو بھائی اگر مجھے کچھ پسند آئے گا میں تبھی تو لوں گی تو وہ کہتے ہیں آپ کو کبھی کچھ پسند نہیں آنے کا ہمیں دیکھو ہم دو منٹ میں لے لیتے ہیں
بالکل صحیح بات ہے لڑکے لوگ جو نا میرے بھائی بھی ہیں بہت جلدی کپڑے سلیکٹ کر لیتے ہیں اور میں تو پانچ دکانیں گھوم کے تب جا کے ایک دکانیں پسند آتا ہے باقی پانچ جوڑے ب بھاس بے بن جاتے ہیں تاکہ بھیا کو برا نہا لگ جائے بھیا کو برا نا لگ جائے کہ کپڑے لی انہوں نے اس لیا نہیں اور مجھے ایک بس چلتا رہتا ہے بس
ہاں میری میری رائے میں تو انسان اپ یہ ضرورت اور سہولت کے مطابق دونوں چیزوں کا استعمال کرتا ہے دیکھو جیسے ہمیں کوئی گروسری کا سامان لینا ہے کچھ کھانے کا سامان لینا تو اس میں کچھ بھی بدلاؤ نہیں ہوتا وہ سب سیم ہوتا ہے
ہاں صحی بات ہے
جیسا ہم دکان سے جا کے لیں گے وہیں ہمیں آن لائن ملے گا تو کوشش یہ کرنی چاہیے وہ ہم لے لیں آن لائن ہاں لیکن کپڑے ہو گئے کوئی الیکٹرانک چیز ہوگئی کوئی بڑا آئٹم ہو گیا وہ ہمیں خود جا کے دیکھ کے چیک کر کے لینا چاہیے کیونکہ دیکھو جب چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے نا تو سامنے والا ترنت مکر جاتا ہے
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے ایسا میں نے بھی منگائی تھی ایک چیز منگائی تھی الیکٹرانک کی لائٹ وغیرہ جو ہوتی ہے رنگ لائٹ وغیرہ تو وہ میں نے منگائی تھی اب میں نے برانڈ سے ہی منگائی تھی وہ تو ان لگوں کو جب میں نے واپس ریٹرن ڈالا اس وہ ٹوٹ گئی تھی وہ اپنے آ ہی ٹوٹ میں نے پورا ڈیڑھ دو مہینے پریشان ہوئی میں رٹن کے لیے
ہاں واقعی بہت پریشان ہونا پڑتا ہے اور دیکھو نا ہم سامنے سے لائیں گے چاہے وہ چیز ٹوٹتی بھی نہیں ہمیں یہ پتہ ہم سامنے سے جا
واپس بھی کر سکتے ہیں بالکل بالکل وہ دیکھ چیک کر کے لیتے ہیں نا بھیا نے دو مہینے تک میں کال کر رہی ہوں کمپنی کو بولتے ہیں ہیلو بتائیں کیا پرابلم ہے اپ کی دو مہین تک تو عروج وہی ن صرف بات تو کوئی نہیں
اور کہتا ہے ہم لڑکیاں کے کیا غلطی کر دیتی ہیں ہم لڑکیاں یہ غلطیاں کر دی اے کے ہم ان لائن میں پیمنٹ کر دیتے تو ہم پھنس جاتے ہیں ہم لڑکے ہوتے ہیں تھوڑے سے شارک دماغ کے وہ سی او ڈی کرتے ہیں تو تھوڑی پریشانی میں رہیں ہم جتنا سمجھدار بنتے ہیں نا اتنے
ہم لوگ سوچتے ہیں کہ سامنے والے کو برا لگ جائے کسی وقت کا اور بولو سوچتا ہے کہ ہمارا کام کیسے سے نکل رہا ہے اپنا
جی حقیقت ہاں جی جی اپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں یہی ہوتا ہے میرا تو بس یہی کہنا ہے دیکھو لائن اگر ہم خریدی کر رہے ہیں خریداری کر رہے ہیں کچھ ایڈ یہ اف لائن وغیرہ تو ہمیں سمجھ جا رہی ہوں اور احتیازی کے ساتھ خریدنا چاہیے تاکہ ہم اگے دیکھیں نقصانات نہ جھیلنا پڑے
ہاں انشاء اللہ میں بھی تو بہت مطلب جب سے میرے کو ٹھوکر لگے نا تب سے تو میں بہت سوچ سمجھ کے کام کرتی اور امید یہی رہتی ہے کہ اللہ تعالی
اچھا ہی رہے ہر بات میں نے اب تک اسکیم اسکیم میں میں نے پچیس چیس سو روپے میں نے اڑا دیا اس مے تب سے مجھے عقل آ گئی کی اب نہیں دینے
ہاں پر یہ ہے کہ چلو کوئی نہیں اب آپ کو سمجھ میں آگے اب آگے احتیات برت کے سمجھداری سے کام لیں گے انشاء اللہ ہے نا دیکھے وقت کیسے گزر گیا پتا ہی نہیں چلا چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک اللہ حافظ